ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
الحمد للہ اپنا بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا خیریت ہے
اتنا ویشو واللہ کا شکر ہے اور بتاؤ
کیا ہو رہا پوچھنا ایسے ہی لٹے ہوئے ہیں
او اچھا توب بیس خوب ہے تمہارا
ہاں پہلے سے تو بہت بہتر ہے اللہ کا شکر ہے
کچھ نہیں ہے تو ہم سوچ رہے کہ جا رہے ہیں نہانے بات کر لیتے ہیں
ہاں آواز کہاں ہو آواز کون ج جی جی
ہاں اور بتاؤ کا ہو رہا ہے آج کل ہاں آ رہی ہے آواز اب
کچھ نہیں آج کل بس ایسے ہی بیٹھا بیٹھے موسم کا آنند لے رہے
ہاں کبھی بارش کبھی دھوپ موسم بھی ہو رہا ہے آج کل روزتے
ہمم نہیں کتنا ج ابھی تو باہارے ہاں بن گیا ہمنے بنا لی
ہاں کھانا پینا یہ بھی بن گیا ہے ابھی کیا نہیں ہے
کیا بنائی
کیا
کیا کھانا بنائی ہو
کھانا میں بہت سی چیز بنایا ہے دال چاول سبزی چٹنی
سب سمپل کھانا ہے ابھی گرمی ہے کافی تو کچھ اچھا بھی تو نہیں لگ رہا ہے
ہاں بات تو صحیح ہے زیادہ آدمی کچھ مسالہ تیل والا کھا نہیں سکتا ہے نہیں
صحیح بات ہے تیل مسالا کھانا پوسبل نہیں ہے
اچھا ہاں اور ڈیوٹی پہ جانا تھا نہیں گئی
نہیں آج نہیں گیی کل جائیں آج موسم ٹھیک نہیں تھا صبح سے اور پھر دوپہر میں ٹھیک ہوا تو لیٹ سے تھوڑی جاتے ہیں
ہاں تو ٹایم سے ہی جانا
دھوپ چھاو دھوپ چھاو ہو رہا تھا نہیں زیادہ بھی دور نہیں ہے تھوڑا دور ہے اتنا بھی دور نہیں اور کسی کے یہاں شادی بھی نہیں ہے کیا بھی
نہیں ابھی تو کہاں شادی ہے اب تو ہوگی شادی اکتوبر نومبر میں نہیں
ہاں کس کی شادی ہے پھر
ابھی تو کسی کی نہیں ہے جس کی بھی ہوگی ابھی تو رشتہ لگ رہا ہے ٹھومے میری بہن کا
ہاں تو ادھر برسات میں کہاں ہو شادی کسی کی سب تو ابھی اکتوبر ہی نومبر میں ہوتی ہے ہاں صحیح بات ہے
ہمم اور کہاں ہے تمہاری بہن کی پلری شادی ہوئی تھی نا کہاں رہ رہی ہے وہ ابھی
ابھی تو سسرال میں ہے وہی تھی ہاں شادی تو بہت اچھے سے ہوئی تھی
ابھی وہ سسرال میں ہے وہ ہاں سنا تھا ہم بھی کہ بہت اچھے سے شادی تھی دیکھا تھا اسٹیٹس پہ سب فوٹو ووٹو لگائیں تھا تو
کیا بول رہی ہو
کیا نے اسٹیٹس پہ فوٹو ووٹو لگائی تھی سب تو ہم بھی دیکھا تھا
ہاں شادی بہت اچھے سے ہوئی تھی نہ شادی میں بہت سب کچھ آیا زیور زیورات سب کچھ ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر طرف سے شادی گرنڈ ہوئی تھی پورا ہاں
ہاں سب لوگ گیا تھا ہم نہیں جا پائے تھے نہ میری اس سمے طبیعت خراب تھی تو ایسے ہی بخار وخار تھا تو نہیں گئے شادی میں بیمار ہو کے کہا جائے آدمی اچھا بھی نہ لگتا ہے
اچھا نہیں لگتا طبیعت خراب میں شادی ودی دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے ویسے بھی
ہمم بات صحیح ہے اور تمہاری شادی بھی تو سونا بہت اچھے سے ہوئی تھی پورا ہلدی ولدی میں تم تو بڑی اچھا سجوئے تھی کہاں سے تم سجوائی تھی مالک کہاں سے بلائی تھی تم
تھا اس سے بات کیے تھے بہت پہلے سے اس کو تھیم دکھائے تھے تو پھر وہ اس ٹائپ سے پورا ٹرائی کیا تھا بنانے کا سب کچھ کافی حد تک بہتر بنایا بھی تھا ہاں بہت خوبصورت بنایا تھا
بہت خوبصورت سجایا تھا وہی تو ہم سوچے کہ وہاں کون اتنا اچھا سجایا تمارا
کافی اچھا اچھا ادھر کے حساب سے بہت اچھا ڈیکوریشن کیا تھا ادھر گاؤں ہے تو اتنا دے پانا بھی مشکل ہے لیکن اس کو بتائے تھے پہلے سے تو ویسے بھی بہت اچھا سجاوٹ وجاوٹ کرتا ہے گاڑی وڑی گھر اور کا وہ لوگ فیمس ہے یہاں
تو شادی ہال سے ہوئی تھی تمری یا گھر سے
ہاں گ ہلدی مہندی یہ سب تو گھر سے ہوئی تھی باقی بارات وراتی کے لیے ہال بک ہوئی تھی تو پھر شادی بھی وہیں سے ہو گئی تھی با سا ہال سے
او ہو ہال صی ہے نا سب لوگ گ ہ تمےاں تو بہت بھیڑ
ہاں کافی بھیڑ ہوئی تھی شادی میں ہم لوگ کے یہاں اسی لیے نا ہال بک کرنا پڑا گھر سے پاسبل نہیں ہے گھر بھی تو کافی بڑا ہے لیکن
ہاں
انتظام بھی کافی تھا لیکن پاسبل نہیں ہے نیا بنا ہے نا لوگ ہاں ا ن سو تیرہ م
تو پاسبل نہیں تھا اتنے لوگ کو ایڈجسٹ کر پانا تو اسی لیے یہاں جیسا بھی ہال تھا بک ہوا تھا پھر اس کے بعد اسی ن سارا کچھ سجاوٹ وغیرہ سب کچھ ہوا اچھے سے شادی تو اچھے سے ہی ہو گئی یہ سب کچھ ہاں پھر وہاں ولیما بھی گھر پہ ہی ہوا تھا
ہے ن تم لوگ کے یہاں دو بھائی کی شادی تھی تمہ نےے بسور کی
ہاں ایک بار میں دو لوگ کی شادی کی رانچی میں ہوئی تھی
کیسی ہیں ان کی بیوی اچھی ہیں
ہاں ان کی دوی بھی اچھی
ہان
سب لوگ اچھے ہی ہیں وہ بھی ابھی مائکے میں ہی ہیں پگنٹ ہیں وہ تو اب ہم آار کے چلی گئیئیں گ
او ہو اچھا خوش خبری ہے
ہاں وہی خوشخبری ہے ان کا تو اس لیے وہ
اور ان کے دولہا تو باہر ہی چلے گئے ہوں گے نا
ہاں ان کے دلہا بھی باہر ہی رہتے ہیں
او اور موسم کے ساتھ تم نو کیا
موسم تو ص ہی ہو رہا ہے بارش بدل دھوپ ف ہرد رہ ہے گ ہاں رو
اچھا اور مکئی کھا رہی ہو پٹھا
ہاں مکئی تو آتا ہے بازار پہ ہم لوگ یہ ہوتا تھوڑی حقت بازار سے آتا ہے تو کھاتے ہیں آج کل تو آ ہی رہا ہے
تم لوگ کے یہاں زمین نہیں بچاتا
نہیں زمین ہم لوگ کے یہاں نہیں بچا پورا گھر بن گیا ہے پورے میں تھوڑا بچا ہے تو اس میں مکائی وکائی لگانے بھر زم تھوڑی ہے ہوا ہے ن
گھر کا چیز اچھا ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی یہاں مل جاتا ہے اگل بغل میں آرگینک چیز سب لوگ لگاتی ہیں کھیتی باڑی کرتی ہیں اگل بگل والی سبیتنی تو لوگ بیچنے کے لیے ہی کرتی ہیں نا تو
ہاں صحی بات ہے اور نہا لوئی
ہاں یہ سب تو ہو گیا ن ہوا بنا کام وام ہے بائی کپڑا وپا کڑا پ آئرن ورن کرنا ہے
او ہو ہاں اور دوست لوگ سے ملی ولی شادی کے بعد
تو اس سے آج بات ہوئی تھی بہت دن کے بعد میری ایک دوست ہے اس سے اس کی بھی شادی گیا میں ہوئی ہے
او ہو اچھا
تو وہی بول رہی تھی آاما ملنے تمہارا گھر نہیں دیکھے ہیں تمیں ہم سے پر ہاں بھی یہیں رہتی ہے شادی بھی ہو کی گیا میں
او ہوو ہو تم لوگ دونوں کی شادی ادھر یہ ہوئی ہے ن
ہاں
ایک گیا میں تو بڑی اچھا اچھا کپڑا ملتا ہے تم خریدی نہیں
ہاں گیا میں بہت اچھا اچھا کپڑا کا مارکیٹ ہر چیز کا ہے خریدا میں وہیں سے تو سارا شاپنگ کیے تھے ہم اپنی شادی کا بھی
بڑے اچھے اچھا کلیکشن ملتا ہے وہاں شادی میں وہاں کپڑا کا ہم دیکھے نہا ہے ایک دو بار ہم بھی خریدے ہیں تو بڑی ہاں ہاں کہ کہ وہاں پہ میرے اور خھلیری بہن لوگ رہتی ہے نا تو ہمیشہ لیتی ہے بڑی اچھا اچھا کلیکشن رہتا ہے
ہاں وہاں تھان ان کا بھی کپڑا کافی اچھا ملتا ہے پھر ایسے بھی ریڈی مڈ میں بھی ہر طرح کا اچھا کم دام جاتا
ہے نا ہاں تمہارا تو ہلدی مہندی کا بھی کپڑا بڑی خوبصورت تھا بھائی
ہاں وہیں سے خریدے تھے گیا ہی سے ہم وہاں ایک دکان ہے بہت اچھی کلا مندر اسسی سے خریدتے ہیں تھوڑا مہنگا ملتا ہے وہ ہاں لیکن بہت خوبصورت رہتا ہے کپڑا شادی ودی کب جوڑا وہیں سے ہم لوگ کا خریدے تھے سب لوگ
او ہوو تھا ت پ ن خوبصورت تھا
ہاں خوبصورت خوبصورت سب کپڑا تھا لہنگا انگا تو رانچی سے خرید میں تھا ہم لوگ کا
او ہ ہاں لہنگا بھی دیکھا اچھا تھا
ہاں لہنگا تو ماننے وال رانچی میں جو ہے نا وہاں سے خریدا گیا تھا وہ لوگ خریدے تھے ادھر والے لوگ سب
ہ ہاں اچھا تب تو تم سب ساپگ اچھا تو ہوا ن سادے بھی اچھے ہے سے ہوئی
اچھے سے ہوا دونوں طرف سے شادی اچھے سے ہوئی جیور اور ادھر سے بھی ملا گھر سے بھی
ہاں وہ تو ملتا ہی ہے اچھی بات ہے اچھے سے ہونا بھی چاہیے اور گھر میں سب لوگ کیا کر رہے
گھر میں کوئی نہا رہے ہیں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہی سب ہو رہا ہے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے تو ہاں ایک بج گیا تو آپ ہ ایک بجنے والا ہے تو کھانا پینا کھا لیتے ہیں
اور ادھر ایسے بھی جلدی کھا لیتا ہے
ہاں کھا ہی لیتے ہیں یہ ناشتہ کھانا سب بہت جلدی کھاتے پیتے ہیں
بات صحیح ہے اچھا ہی ہے ٹائم سے کھانا چاہیے
ہاںاں بات تو صحیح ہے ٹائم سے کھانا ناشتہ کرنا چاہیے ہاں کام ا میرا ابھی تو اچھے سے چل رہا ہے
سیلری ولری مل رہی ہے
نہیں پیمنٹ ی ہم لوگ کا بہت دن سے روکے ہوا ہے ابھی کم سے کم چھ سات مہینہ ہو گیا ہے
او تب تو بڑی دقت ہے
دہ میں رہاں ہسبینڈ ہے تو بیجتے اجتے ہیں دقت نہیں ہو رہی ہے ا
تو کہے کہ لیے نہیں دے رہا ہے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے
پتا نہیں سن رہے ہیں فنڈ ریلیز نہیں ہوا ہے اسی کے چلتے اب ہو سرکار کی طرف سپینڈ آئے گا تو دے گا سرکار جب فنڈ دے گا سن تو رہے اسی مہینے میں دے گا دیکھو ان شاء اللہ س
او تم لوگانی مون پہ کہاں گئی تھی
کہیں نہیں جا سکے تھے کافی طبیعت خراب تھی اس وقت تو میرے ہسبینڈ بولے تھ پھر بھی ہم نہیں جا سکے ٹھنڈی بھی بہت ہم کو اسٹون ہو گیا تھا اس ٹائم
او اچھا اسٹون ہاں اسٹون کا تو بہت برا درد ہوتا ت باعت
ہاں وہی بہت درد ہوتا تھا پہلےمجھ نہیں پائےیں کیا ہوا پھر دھیرے دھیرےعد میں پتا چلا یہ اسٹون ہے اسی میں بہت دن تک سے بیمار پڑ گئے ٹائیفائڈ ہو گیا
آم کو بھی ایک بار ہو گیا تھا کڈنی میں تو اتنا دراد درادر پر نہیں سوتے تھے
ہاں ویسے ہی بہت درد سوئی انجیکشن لگتا سب کچھ تو ٹھیک ہوتا نہیں تو پھر اس ہی درد کرتا رہتا تھا ہاں بہوٹی بھی ہوتا ہے
بہت پریشانی ہے پتھر والا بڑی برا ہے درد بھائی
توون پتھر اتھر جو ہو جاتا ہے ہاں اسی سے تو جا نہیں سکے اب اس بر آئیں گے تو جائیں گے کہیں اچھی جگہ ہاں ہاں ایسے بھی جانے کا بات ہی تھا اب آئیں گے تو پھر جائیں گے گھوم سب لوگ اھ س سھر سے
ہاں نہیں ہاں صحیح ہے پھر تو گھومنا ہی چاہیے کہیں نہ رہ
ہاں طبیعت سے بہتر نہ بھومتا ہے ہاں میرا بھی سب ادھر ٹھیک ہے الحمد للہ سب لوگ ٹھیک وہ ہاں وہی بات
اور کوئی ن خبر ہے کیا
نہ وسا تو کوئی ابھی نیا خبر نہیں ہے سب چل رہا ہے وہی ابھی برسات کا موسم ہے
ہا ہا ہاں ہم لوگ کی طرف بھی تو ابھی اتنی بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن کلگرا آگ ہوگ ل ج نسے
ابھی تو مارکیٹ میں بھی کوئی جان نہیں ہے بازار
نہیں صحیح بات مارکیٹ میں بھی اتنا نہیں ہے کچھ ہاں صحی بات ہے ہاں ہاں آؤ کبھی گھومو ادھر بھی کیا گھر بیٹھی ہو تم
بد آ رہیں گ گھر تو ابھی گھر پہ ہی ہیں گھومنے وومنے ادھر برسات کے بعد سوچیں گے ٹھیک ہے پھر ہاں ٹھیک ہے بات ہوگی ء اللہ ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ